سلام و علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور کیسی ہیں آپ جی الحمد للہ اچھی ہوں
اور گھر میں ٹھیک ہے آپ کے سب خیر و خیریت
للہ اچھے ہیں سب اللہ کا
بس اچھے ہونے چاہیے دیکھو اللہ کا نہیں ہونا چاہیے دعائیں ہونی چاہیے ان کی
اور یہی چیز جروری بھی ہے کہ دعا مطلب کچھ ہو یا نہ ہو لیک ن دعا ہر کسی کی ہونی چاہیے کیونکہ دعائیں سے ہی ہر لوگوں کا سب کچھ اچھا ہوتا ہمارا بھی اچھا ہوتا ہے لوگوں کا بھی اچ اچھا ہوتا اللہ ہر انسان کو دعا کہ توفیق عطا دے اور ہر انسان کے پاس دعا کرنے کے لیے ان کے ماں باپ والدین ہر کوئی رہے
بالکل بالکل اسی لیے کہتے ہیں دیکھو کہ آ آپ کسی سے کچھ کوئی کسی کو کچھ دے یا نہ دے دعائیں ضرور
ضرور دیں ہاں بہت دعائیں میں اتنی پاور رہتی ہے کہ وہ وہ سات آسمان چیرتے ہوئے آتی ہے اس لیے دعائیں دینا ہر کسی کو دینا ضروری ہے ہمارے پاس دعائیں کسی کے دینے کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ رہتا ہے لیکن سب سے بڑی قیمتی دولت تو دعا ہی رہتی ہے ہر کسی کے لیے اور لوگوں کے آج نظریے میں لوگ دعا مطلب دعا کو یہ سمجھتے بھی ہے کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں سمجھتے
بالکل بالکل دعائیں وہ چیز ہوتی ہیں جو دیکھو دل سے نکلی ہوئی چیزیں ہو سیدھا اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں ناں کہ آپ خوش رہو اللہ پاک پاک کی آپ پہ دعائیں رہیں آپ کے بچے اچھے رحم و کرم پہ رہے تو یہ چیزیں بڑی بچوں تک جاتی ہیں تو پھر اس یہ کوشش رہنی چاہیے ہم ہماری بھی
اگر ہم کسی کے ساتھ اچ ھا کیے تو اللہ تو ہمارے ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اچھا کریں اور کس کے ساتھ برا کر رہے اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ مجھے اسی دنیا میں وہ چیز دکھا دیں گے اچھا کریں گے تو اس کا دگنا مجھے اللہ دیں گے
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے اور بتائیے اور بچ چوں کے لیے کیا بنایا ہے آج آپ نے
آج بچوں کے لیے میں نے بچے میرے ضد کر رہے تھے کہ ٹفن میں مما مجھے آج یہ آلو کے پراٹھے دے دیجیے تو پھر میں نے بچے کے لیے صبح آلو ابالے ہیں اور اس کو پراٹے بنا کے دیے ہیں سوس دیے ہیں مینگو میں نے اس کی ٹفن میں کاٹ کے دیا ہے اور بس اس بول چلے کے پھر وہاں سے آئے تو میں نے پوچھا کیا کھاؤ گے بچوں آج آپ جو لنچ ٹائم میں بولا ممی مما آپ نے دے دیا تھا مجھے تو میں وہی کھالیا تھا تو میرا زیادہ کچھ کھانے کا وہی نہیں ہے میں نے کہا پھر بھی بیٹا کچھ تو کھانا ہوگا تو ہوگیا وہی جو گھر کے دال چاول بنتے ہیں تو وہی دال چاول پاپڑ تل دی تھی تو کھا لیے تھے بچے وہی
بچے نا چاول وغیرہ دال چاول کڑھی چاول یہ جو بچ بچوں کا یہ فیوریٹ فوڈ ہو کیونکہ یہ کمفرٹ ہوتا ہے ناں جلدی پچ جاتا ہے جلدی کھا لیتے ہیں
بچے کو ہم کو وہی چیز دین چاہیے جو ہمارے بچے کے لیے ہیلدی ہو اور ہمارے بچے کے لیے تو وہی کیونکہ ہری سبزیاں بھی ہم اپنے بچوں کی عادت ڈالنا چاہیے کہ ہمارے بچے بڑے تو جیادہ تر ہری سبزیاں ہی کھائیں کیونکہ آج کے آج کی جنریشن میں بہت سے لوگ میموز پیزا برگر یہ سب کھاتے ہیں لیکن بچوں کو جیادہ پھر یہی چلتے مموز پیزا برگر نقصان کریں گے بڑوں کو بھی نقصان کرتے ہیں اور بچے کھائیں گے تو ان کو بھی زیادہ نقصان کریں گے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھیے ا میں تو خود میرا بیٹا ہے نا تو میں تو خود اس کو جیسے اسکول میں ٹفن کے لیے کچھ دے رہی ہوں تو میں تو یہی سب چیزیں تھوڑا سا ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ اس کو کیا دوں کیا نہ دوں تو میرا تو مین پوائنٹ چایے مجھے ساری سبزیاں جیسے وہ نا سبزیاں نہیں کھاتا ہے جیسے بہت ساری سبزیاں ہوتی ہے شملا مرچ ہو گیا ہری سبزی ہو گئی وہ نہیں کھاتا ہے تب میں وہ ساری سبزیاں مطلب سوزی وغیرہ میں جیسے سوزی کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں ا اور سوزی کو سافٹلی بنا کے اس کا ڈا بنا کے پھر میں ساری ویجیٹیبلس چوپنگ کرکے اس میں ڈال ہاں یہی تویا میں اب کے بنا دوں تی ہوں یا میں ہومڈس اس کے سینڈوچ بنا لیتی ہوں ایسے ہی اس میں ڈال کے تو پھر بچہ کیا ہے کہ خوش ہو جاتا ہے اس کو لگتا چلو امی نے نا کچھ نئی چیز بنائی ہے اور ہم ہم امیوں کو تو یہ ہم لوگوں کو یہ خوشی مل جاتی ہے کہ چلو ہمارے بچے کے اندر مطلب اچھی چیزیں چلی گئیں
جی مطلب وہ وہ کھا لیے تو لگا ہیں ہمارے بچے نے کچھا لیا ان کی باڈی میں کچھ چل گیا تو مجھے بھی تھوڑا سکو کون ملتا کہ ہمارے بچے نے کھالیا اب میں تھوڑا سے اس چیز سے ٹینشن فری ہو گئی کیونکہ اب دوسرا دوسرے کاموں میں لگ جاؤنگی جب تک بچے نہیں کھائے رہتے اس میں بھی ٹینسن رہتی ہے
یہ تو ہے دیکھو اور بچے کھانے میں اتنے نخرے کرتے ہیں نا
نخرے کرتے ہیں کھانے میں بچ
میرے خاتہ میں ڈال نہیں امی ہم نہیں کھائیں گے نہیں اور انہیں بس اتنا کہہ دو اچھا آج تمہارے لیے پیزا بنا دے ممی جسٹ ناؤ آ ریڈی پانچ منٹ میں نہ بنا کے دے دیں گے امی بناؤ نا امی بناؤ نا پیچھے پڑ جاتے ہیں تو بچے نا آج کل چیزوں کے بہت چٹورے ہو رکھے اور
بہت زیادہ اور گھر کے کھانے میں اگر ذرا سی مرچ ی ہو جائے گی تو بہت تیکھا اور باہر کے کھانے میں اگر کتنی بھی مرچی نے انہیں تیکھا نہیں لگتا تب وہ سوق سے کھا لیتے ہیں
بالکل بالکل اب وہی ہے نا دیکھو اسپائسی چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے دے دیتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمارے بچے کے لیے بہت نقصان داک ہوتی ہے اب ہم گھر میں بنا رہے ہیں جو بھی ہم میں کہہ رہی ہوں گھر میں ہم پیزا بھی بنا رہے ہیں تو ہم وہ سیفلی بنا رہے ہیں
سیفلی بنا رہے ہیں ہاں پتا ہے ہمارے بچوں کو کیا صحیح ہے کیا مطلب ہمارے بچے کے لیے کیا صحت کے لیے صحیح ہے اس کو کیا فائدہ کرے گی جیسے کی کیسی ہیلتھ رہتی کیو کی ماں باپ جو با جو ماں بناتی ہے اپنے بچوں کے لیے اس کو دیکھ کر ہی بناتی ہے کہ ہمارے بچے کے لیے یہ صحیح ہوگا
بالکل بالکل یہ تو ہے ابھی دیکھو ہم لوگ جیسے باہر سے برگر لیتے ہیں یا چاؤمین لیتے ہیں وہ لوگ دیکھو ان کی پہلی بات تو مجھے پڑتا بڑے عجیب لگتے ہیں ہے نا وہ اسی میں گندا ہے اسی میں کرے جا رہے ہیں اسی میں لائے جا رہے ہیں بچوں کو اور سب سے بڑی بات ہے بٹورے جیسے بٹوری جیسے چیز ہو گئی وہ بنا رہے ہیں آپ نے اس کا تیل دیکھا ہے اس طریق قدر
چینج نہیں کرتے اسی تیل میں آپ کو وہ پلٹاتے جات وہی سرا سرا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں میں تو نہیں کھاتی ہوں باہر کی نا اپنے ب چوں کو دیتی ہوں یہ مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں گھر پہ ہی جاتا بنا لیتی ہوں پر میں باہر کا کھانے نہیں دیتی ہوں
جی جی اب وہی ہے نا وہ چیزیں مطلب دیکھو ہمارے بچے کے اندر جائے گی ہے اور معصوم بچے ہوتے چھوٹی دیکھو کتنے سوفٹ بن کے ہوتے ہیں اندر جا رہا انفیکشن ہو جاتا ہے اتنی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ب چوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں دینی چاہیے میں تو یہ ساری چیزیں بہت اوائڈ کرتی ہوں میں تو سوچتی ہوں باہر تو میں بہت جب بہت اوور ہو جاتا ہے جب کھلاتی ہوں جیسے مطلب
ہاں بہت صحیح بہت جب ریر رہتا تبھی ب چوں کو باہر کی چیز دی جاتی ہے باقی وہ گھر ہی کہیں ایسا کچھ بنا دو کہ بچوں کو پسند آئے کیونکہ بچے نا تھوڑی سی بہت یہ چٹپٹی چیزیں مانگتے جو باہر کی بنی ہوئی چیز رہتی ہے ایسے بھی کچھ مکس کر دو اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دو تھوڑی سی کچھ اچھی چیزیں ڈال دو تو بچے سوادشٹ کے انوسار وہ بھی کھا لیتے ہیں بہت ٹیسٹی بنا ہے ماما بہت اچھا بنا ہے
بالکل بالکل میں تو آپ یہی کہوں گی جیسے ابھی مارکیٹ میں جیسے سیزن والے پھل چل رہے ہیں مینگو شیپ ہو گیا اور بنانا ٹھیک ہو گیا میں تو اپنے بچے کو یہ بھی باہر کا نہیں دیتی ہوا کیا کی میں نا میرا بیٹا جد کرنے لگا مما مجھے مینگو شیک پینا ہے اب جیسے ایسے کالونی کی باہر میں اس کو لے گئی میں کہ چو ٹھیک ہے میں پلا دیتی ہوں میں نے کہا چلو جوس میں تو کچھ نہیں ہو رہا آپ پاس آپ باجی میں وہاں پہ گئی میں نے دیکھا انہوں نے جو آ مطلب آگے آگے جو فروٹس رکھ رکھے ہیں مینگو رکھ رکھے ہیں وہ بالکل ایسے رکھ رکھے ہیں جیسے کتنی فریش ہے آج گئی ہیں اور اس کے پیچھے انہوں نے باجی سڑے ہوئے پھل رکھ رکھے ہیں مطلب تھوڑے خراب جنہوں جنہیں ہم اپنے بچے کو کھانے کو بھی نہ دیں ہم خود نہ کھائیں جنہیں دیتے ہیں اور بتاؤ انہوں نے دودھ وہ پیکٹ والا دودھ والا میں نے کہا ارے بھیا کتنا میں نے کہا کیا کر رہے ہو ہے میں نے بتا اس سے بچے کا سواستھ خراب ہوگا میں تو اس کو بیٹے نے دکھایا میں نے کہا یہ دیکھو اس لیے میں تمہیں منع کرتی ہوں یہاں کھلے پلانے کے لیے میں اس لیے نہیں منع کرتی کہ میں میں تمہیں باہر کا نہیں کھلاؤں گی
ہمم صحیح بول رہے ہیں جو اویلیبل ہو سکے گھر پہ وہ اپنے بچوں کو وہی بنا کے گھر پر ہی دے دیں بہت زیادہ اور ریئر ہو تبھی باہر کے بچوں کی میں تو یہی ہر ماؤ کو رائے دوں گی کہ بہت زیادہ ریئر تبھی بچے کی باہر کی چیزیں جو اویلیبل ہو سکے گھر پہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلا ان کی سواستھ کے لیے زیادہ اچھا رہتا بیٹر ہوگی کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بنی ہوئی چیز کوئی سیف نہیں ہوتی سب میں ملاوٹ رہتا ہے
بالکل بالکل اور میں نے تو باجی پھر باہر نہ اپنے بیٹے کو جوس ہو گیا چاہے کچھ ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو باہر نہیں پلایا میں اگر میرا بیٹا مانگ رہا ہے کہ ماما جوس پینا تو میں گھر لے کے آؤں گی پھل اور میں گھر میں نکالوں گی میں نے کہا کم سے کم میرے ذہن کو یہ تو سنتشتٹی ہے کہ میں گھر سے
گھر پہ منا رہی ہو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو بہت اچھا ہی بنا صاف ہر ایک چیز کلیئرٹی دیکھ کے بناے ہو کیا صحیح کہ اگر میں آم خراب ہے کہ نہیں خراب ہے میں جو اپنے گھر کی چیز بنائیں گے تو دیکھ کر ہی بنائیں کیونکہ باہر لوگ تو ان کو صرف ان کو بیچنا رہتا ہے تو چاہے سڑا ہو چاہے گلہ ہو ویسے ہی کاٹ کے دے دیتے ہیں اور لوگ پی بھی لیتے ہیں دیکھتے بھی نہیں کیونکہ ان کو تو دکھائی نہیں تیرا یہ لوگ کیسے بناتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں
ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے بچے کو پلا رہے ہیں اللہ پاک سے تو تھوڑا بہت ڈرنا چاہیے سامنے والا آپ کو پیسہ دے رہا ہے آپ کو ہے نا
ڈرنا اللہ سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے پر لوگوں کے آج کے جنریشن میں ڈر لوگوں کے اندر نہیں ہے وہ وہ چاہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے کو اللہ دیکھ نہیں دے پا اللہ اوپر سے ہر ایک چیز دیک رہا ہر کون کیا کر رہا ہے اللہ ہرایک ان
انہیں کہتے نا ہم ہم جو جو ایک ایک پل کی جو کرم نشا ہم جو بھی کر رہے ہیں ایک ایک پل کی ہماری ویڈیو ہمارا ہر جیسے ویڈیوز چلتی ہے نا یہ سب دکھتا رہتا ہے انہیں ہمارا ہر کرم کا پتا ہے کہاں ہمارا کرم
ہاں ہم ہم جو سوچتے تک نہیں اللہ کو ہمارے وہ تک وہ پار پتہ ہوتی ہے ہم کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اللہ ہمارے مطلب وہ تک جانتے ہیں ہمارے اللہ پتہ نہیں اللہ تو ہر ایک انسان کے کرنے والے ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں وہ بہت بے مثال ہے
بالکل بالکل چلو بہن پھر ٹھیک ہے بڑا اچھا لگا آپ سے کر کے
بہت اچھا لگا چلیے میں آپ کہ بات لوگوں تک پہنچاؤں گی بہت اچھی بات ہے آپ نے کی بالکل اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ
آ مین